ہیلو
ہلو ہیلو آواز آ رہی ہے آپ کو
جی ہاں آواز آپ کی آواز آ رہی ہے
جی اچھا مجے لگا ایک دم سے کیا جی جی بالکل آواز آ رہی ہے السلام علیکم
جی وعلیکم السلام جی کیسی ہو
جی سب خیریت آپ فرمائیے محترمہ آپ کیسیے
جی ماشا اللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں بس میں بیٹھی ہوئی ہوں اور کھانا لائی
جی جی جی جی کھانا لائی بنایا کھا بھی لیا ہاں آپ بتایا آپ کے یہاں کا موسم کیسا ہو رہا ہے
جی ماشا اللہ ہمارے یہاں کا موسم بھی زیادہ اچھا ہو رہا ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے تھوڑی سی بارش
جی جی ہمارے بارش ہوی تھی اور بارش ہونے کے بعد اب جا کے تھوڑی بارش رکی ہے ہاں تو آپ کو پتا ہی ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پھر لائٹ تو جاتی ہی جاتی ہے
جی ہاں ماشا اللہ بالکل صحیح فرمایا یہ تو نا تب ھی زیادہ دقت ہوتی ہے کہ بارش کے بعد میں نا لائٹ تو جاتی ہی جاتی ہے
جی جی بالکل لائٹ وغیرہ تو نہی تھوڑی ہاں
جی ہاں ماشا اللہ بالکل بالکل صحیح سنا اور نا ہاں میں سوچ رہی تھی کہ جو و میری جو و قالا کی بیٹی ہے نا تو اس کی نکاح ہے تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو بھی بتا دوں نکاح کے بارے میں
جی جی بالکل آپ نے صحیح سوچا ہے آپ کا ایک دم اچھا خیال ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل اور وسے نا نکاح انسانی زندگی کا ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے ہاں جی بالکل جی ہاں نکاح نہ دو افراد کو محبت اور بھروسے کی رشتوں کو جوڑنے میں مدد کرتا ہے بنا بھروسے اور رش بھروسے کی تو نا رشتہ اں آگے بڑھ ہی نہیں سکتا ہے
جی جی بالکل آپ محترمہ صحیح فرمارہی ہے یہی سمجھداری بھروسہ نکاح اور ایک ہوتا ہے نا مضبوط بھروسہ پیار میں کسی سے بھروسے نہیں کر رہا تو پھر رشتہ کیسے بڑھے گاصحیح فرما رہی ہے اب بالکل
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل اور صرف افراد ہی نہیں بلکہ دو خاندان ہھی تو ایک دوسرے کے قریب اتے ہیں
جی جی بالکل دو خاندانوں کا دو جوڑوں کا سب کا میل ہوتا ہے نکاح نکاح ایک خوبصورت تحفہ ہے اللہ کی طرف سے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے جیسے نا آپ کے خیال میں نکاح کی اصل اہمیت ہوتی ہے وہ کیا ہے
جی جی بالکل نکال دیے یہ بھے کہ نکا کرنے پر ہی انسان کا آدھا ایمان مکمل ہوتا ہے اس سے بڑی بات وہی جی بالکل یہ اللہ کی طرف سے مطلب سبھی محترماوں کو جنابوں کو توحفہ ہے
ہ بالکل اور ن یہ اس کے ساتھ ساتھ میں نا جو نزدیک نکا سکوں محبت اور ذمہ داری کا نام بھی ہوتا ہے اور ویسے نا آپ نے نا بہت خوبصورت بات کہی آپ نے تو
جی جی
ہاں جی نکاح نہ انسان کو تنہائی سے نکال کر ایک مکمل عطا کرتا ہے
جی جی بالکل کوئی جی بالکل نکاح ہوتا ہے تو مطلب ذمہ داری بھروسہ وشواس سبھی چیزیں اس کے اندر دیکھی جانی چاہیے کیونکی اگر وہ چیزیں نہیں ہوگی نا دونوں کے رشتےے میں تو آگے بڑھی نہیں سکتا
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل ویسے نا اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے کے ساتھ ہی نہیں یہ تو کون ہوگا ای سے ہے نا میاں بیی ایک ایک دوسرے کے سکھ کے ساتھ ہی بننا چاہیے کامیاب نکال کے یے سب نا بہت احترام سب بھروسہ یے سبھی چیزیں ہونی چاہیے ان دونوں کے بیچ میں
جی جی بالکل آپ صحیح فرما رہی ہو محترمہ جی اگر ہم سمجھداری سے کام لیں کیونکہ دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے نا نکا یے تو ہے نہیں کی بس ایک ہی ذمہ داری ہے ایک ہی نبھائے جائے ایک کی صرف بھروسہ کرے جائے یا پھر ایک ہی وشوس کرے جائے تو ایسا تو ہوگا نہیں کیونکی دونوں کو وشواس کرنا پڑے گا دونوں کو ایک دوسرے پے بھروسہ کرنا پڑے گا دو لوگ اپنی اپنی ذمہ داری سمجھنی پڑے گی
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل اگر بھروسہ نہ ہوگا تو نا بنا بھروسے کے نا رشتے بھی کم کمزور پڑ جاتے ہیں اگر سبر نہ ہوتا تو چھوٹی چھوٹی باتیں جو بڑے جھگ بڑوں میں بدل سکتی ہیں
جی جی بالکل آپ صحیح صحیح فرما رہی ہے مہترمہ ایسا ہی ہوتا ہے زیادہ تر گھروں میں دیکھا جائے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پے لوگ شک کرنے لگ جاتے بنا جانے سمجھے اور پھر اس کے بعد میں چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی ہو جاتی ہے اور پھر یہاں تک بھی رشتے ٹوٹ بھی جاتے ہیں
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمارہی ہے آپ اگر بھروسہ نہیں ہوتا ہے تو میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کی ان کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں رشتے آگے ہی نہیں بڑ پاتے ہیں
صحیح فرم رہی ہے آپ محترمہ ویسے آپ کو اچانک سے نکاح کا خیال کیسے آیا
جی ماشاء اللہ میں نا ایسے ہی فری بیٹھی تھی تو سوچا کیوں نا آج نکاح کے بارے میں گفتگو کی جائے
جی جی بالکل آپ نے صحیح سوچا ایک دم بالکل اچھا خیال ہے آپ کا یے بھی ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے کس موضوع پے ہم نے بات کی کافی کچھ جاننے کو سیکھنے کو ملتا ہے کسی چیز کے بارے میں یا کسی موضوع پے اگر ہم بات کرتے ہیں تو
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل ویسے نا آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا جو فضول کے خرچے کرتی ہیں دکھاوا کرتی ہیں نکاح وغیرہ میں تو یے نا بالکل صحیح بات نہیں ہے نکاح وغیرہ میں نا جو فضول کے خزچے ہوتے ان کو تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے
جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری
جی ہاں آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے
جی جی بالکل تو میں کچھ بولتی تھی کہ زندگی کے سفر میں اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہے لیکن اگر آپ کے درمیان بات چیت کا راستہ کھلا ہے اور ایک دوسرے کی لیے عزت تو ہر مشکل آسان ہو جائے گی اور دونوں پریوار مبارک ہو اس نئے رشتے کی دلی مبارکباد مل جائے گی تو ایسا کچھ خیال تھا میرا
بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے
جی جی
اب ایسے نا ایک ایک اچھا جیون ساتھی نا سمجھدار اخلاق والا اور نا ذمہ داری بھی تو ہونا چاہیے
جی جی بالکل آپ صحی فرما رہے محترمہ کہ اگر سمجدار انسان شادی ہو جائے نکاح ہو جائے تو زندگی سنور جاتی ہے ورنہ پھر بگڑنی تو ہے ہی
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل اب ایسے نا آپ کو پتا ہوگا کہ میں آپ سے کچھ پوچھ رہی تھی کہ کیا دولت کامیاب نکاح کی ضمانت ہوتی ہے
نہیں نہیں بالکل نہیں
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل ویسے نا اصل میں تو ب اچھا کردار اورنا
جی جی بالکل جی محبت ہو سمجھداری ہو اچھا کردار ہو اچھے اخلاق ہو ویسے دولت ہو لیکن بس اتنی کی ہاں انسان کو مطلب ضرورتوں کیلیے پریشان نہ ہونا پڑے اتنی بھی نہیں کہ مطلب اتنے شوق ہو کہ آدمی بس انیں شوقوں میں ڈوب جائے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل ویسے نا ا تو یہ نکاح کے بعد نا انسان کی ذمےداریاں اتنی بڑھ جاتی ہیں اتنی بڑھ چاہتی ہیں جسے نا اپنے گھر اور اپنے خاندان کا خیال رکھنا پڑتا ہے ہر لڑکی کی دعا ہوتی ہے نا اسے دوسرے کے گھر جاتی ہے تو سمجھنے میں نا کتنا کافی ٹائم لگتا ہے
صحیح ہے نیا گھر ہوتا ہے نیا ماحول ہوتا ہے نئے لوگ ہوتے ہیں تو ٹائم تو لگتا ہی ہیں
ہاں جی ماشاء اللہ بلکل
جی
وسے ایک خوشحال خاندان ہوتا ہے وہ سماج کو مجبوط بنا دیتا ہے اور مضبوط سماج نہ ایک کامیاب قوم کی بنیاد ہی ہوتا ہے
جی جی بلکل آپ صحیح فرما رہی ہیں جیسے کی ہمارے جیسے دونوں جیسے میاں بیوی ہوتے ہیں تو ہر ہمیں موسم کی سختی سے بچاتے ہیں جیسے میاں بیوی کو ایک دوسرے کی کمیوں کو چھپانا چاہیے ہر مشکل میں ان کی ڈھال بننا چاہیے اس اسلام میں صرف نکاح دو انسانوں کا ملنا نہیں ہوتا ہے بلکہ دو پریواروں کا جڑاؤ ہوتا ہے تو کافی اہم باتیں ہوتی ہیں نک نکا نکاح کے درمیان جو ہم نے آپ سے گفتگی گفتگو کی اس بارے میں
جی ہاں ماشاء اللہ مجھے بھی نا آپ سے نکاح کے بارے میں گفتگو کر کے بےحد ہی زیادہ اچھا لگا اللہ حافظ
جی جی بالکل مجھے بھی بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو